السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ہلو السلام علیکم بھان
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب خیریت پہ ہو
خری تو جناب آان
الحمد للہ ماشاء اللہ ہمارے ا ابوزان اور پریوار میں سب خیریت ہے اور جناب آپ سنائیے آپ کے والدین کی ر سے ہے
جی کیا بول رہے ہو
آپ کے والدین خیریت ہیں آپ کے امی ابو
خریی تو جناب
الحمد للہ اور کھانا وغیرہ ہو گیا
ہو گیا ج ماپا ہو گئے گ کھانا پینا
جی ہم نے کھانا تو کھا لیا لیکن ابھی کم کھایا ہے ہم دو وار ٹکڑو دو وار ٹکڑو میں
ہم دو بار کھاتے ہیں ٹکڑوں میں کیا پا نہیں ہے کھانا ایک ساتھ چار روٹی کھلا میں نہیں آتی
اچھا جناب چلو جناب کا جناب
جی
بات کر کس سے بات کریںپ
جی آپ فرمائیے آپ آپ فرمائیے کس نٹک پہ آپ کس ٹاپک پہ آپ بات کرو گے فرمائیے آ فاٹ فڈ
اچلی جناب وہ بولتے ہیں کیا ہ سگ م
جی دیکھیے جناب آپ کو جو ہے باہر کا کھانا پسند ہے
کیا
آپ کو باہر کا کھانا کھانا پسند ہے یا پھر گھر کا ہی گھر کا اچھا لگتا آپ کو کھانا کانا
جناب گھر کا اچھا لگتا ہے م
اچھا اچھا
ہاں جان
دیکھیے باہر کا کھانا تو دیکھیے بہت وہی نہیں لگتا ویسے جیسے کہ ایمرجنسی وغیرہ میں ہو جاتا ہے کبھی تو چلتا ہے لیکن ریگولر میں کیا ریگولر کھاتا ہی جتے کہ فاسٹ فڈ میں کئی لوگ باغ ایے ہوتے ہیں کہ چاؤمین بر اگر موموز جو ہے شام کو جب کام پ سے آتے ہیں تو شام کو جو ہے موموز وغیرہ بر اگر چاؤ میں یا کھااک آتا ہیں تو دیکھیے وہ غلط ہے ہمارے باڈی کو نقصان کرتے ہیں اور اس کا کھایا ہوا جو ہے ہمارے شریر میں ان نہیں لگتا مطلب طاقت نہیں کرتا
یہ بول رہے جناب آپ کو معلوم جناب جو باہر کا کھانا ہوتا ہے نا وہ شریر کے لیے بہت ہانیکارک ہے ان کہاننے والوں کو آاننے والوں کو بھی معلوم کیا صحیح کے لیے کیسا ہے آنے کاار کہ نہیں ہے نا
جی
ان کو تو بس کھانانی سے متبول ہے اور ٹیسٹی سے متبول ہے نا جناب
صحیح فرمایا بالکل صحی فرمایا آپ نے
انہیں یہ نہیں معلوموم تو ان میں کیا کیا آ رہا ہے ڈلکے ہیں کیا نہیں آ رہا کون سے مسالے آ رہے ہیں کیسے نہیں آ رہے انہیں تو بس سواد چاہیے ٹیسٹ چاہیے نا جناب
بالکل بالکل صحیح فرمایا صحیح بات ہے دیکھیے یہ جو ہے گھٹیا مسالے جو کم قسم کے کم کم پیسوں کے جو مسالے ہو ہیں اور اور جو ملاوٹی تیل ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں سب سے کم پیسوں کا تیل ہوتا ہے س سب سے سستا تیل ہوتا ہے وہ اس میں نکالتے ہیں یہ ان کو دیکھیے صرف اپنی کمائی سے مطلب ہے لوگ باغوں کی جانوں کے ساتھ ل چاہے لوگ بہت بیمار پڑے بچے بیمار وغیرہ ہو جائے ان کو کوئی مطلب نہیں ان کو تو صرف پیسہ کمانا ہے
صحی کہہ رہے ہیں نا پت ہے بھائی جان ان کو کیا پتا ہے کہ ان کو تو بس رہ یہ نہیں کیا پ میں جو کھا رہے ہیں وہ کھانا گھر پہ بھی پاسٹ ف میں جو کھ رہے وہ گھر پہ بھی تو کا سکتے ہو نا ن آپ ضروری تھوڑی ہے باہر جائیں کھاؤ آپ گھر پہ اپ گھر پہ بناؤ اپ آ سے
جی آ اپنا صحیح فرمایا دیکھیے کہ کھانا اگر کھانا ہے تو الحمد للہ بھر کا کھانا کھائیے معاج لاجواب ٹیسٹی جائے گ دار رہتا ہے گھر کا کھانا دیکھیے اگر بچے جو ہی جیسے کہ سب سے مین بات تو ہے کہ ہم پڑھے ہم پہلے ہم بڑوں کو سمجھنا چاہیے ہم اگر ہم بڑے جو ہے چاند کھانا بند کر دیں گے الحمد للہ ہمارے بچے کی عادتیں بھی چھٹ جائیں گی کیا ہوتا ہے ہم کچھ بڑ ہم خود گھر کے بڑے جو ہے وہ خود ہی ساؤومین برگر موموز کا استعمال کرتے ہیں باہر کی کھانا کا استعمال کرتے ہیں تو دیکھیے پھر بچے کیا کریں گے بچے تو پھر ان ہم موموز کھا کے آئ گے وہ بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں ان سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے تو دیکھیے عادت تو آپ خود خراب کرڑتے ہو بچوں کی آپ پہلے خود کی عادت سدھارو پھر بچوں کی عادتیں سدھھرتی ہے
صحیح بول رہے ج نب اور پتہ ہے معلوم نہیں ہے آپ کو ان کی عادت کو کون لگاتا ہے ان کے ماتا پتا ہے نا وہ انپڑھ ہوتے ہیں یہتے کھانا ک کھلاے تو ان کو کیا نقصان ہوگا کیا نہیں ہوگا جیسے کھ ٹائم چ چم معلوم نہیں کیسے پلاسٹک پی ہے نا
بی سک بے سک صحیح فما ہے اپنا
ک اور کتنی سری کے کتنی آک رہ نا جیسے پیٹ اس کئی طرح پیٹ میں درد ے ہو کےے اور
بیی سا
وہ جو نا یہ کہ میں وہ بتایا نے دیا کیسا ہوتا ہے اس تیل میں وہ کم سے کم دس دسم وار سب دسم وار کو نکالتی ہیں جیسے گاڑیا ہو جاتا ہے ان دکھ سو گا
جی صحیح فرمایا بالکل صحیح فرمایا آپ نے جیز جیز ج جی جناب آپ کی جو آواز ہے وہ کھڑبڑاہٹ کی ٹائپ میں آواز آ رہی ہے آپ کی آواز ہم کو صاف نہیں آ رہا جنا آب
یاد ز جلی کچھ اس کی پرلم ہے کچھ نیٹ ورک ایشو ہے جر
اچھا ہاں جناب دیکھیے پول تھوڑا خراب ہو جائے تھوڑا دیکھیے نیٹ ورک آ رہی ہے ہوا وغیرہ کی تھوڑا ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا چل رہی ہے آپ کے وہاں پر
ہاں وہی چ جناب اب آج بھی صحی کہ نہیں آ رہی
ابث الحمد للہ اب آپ کی آواز ماشاء اللہ بہت اچھی آ رہی ہے
اچھا جناب اور فرمائی جناب
کہ دیکھیے ہم تو یہی رائے دیتے ہیں کہ جو ہے ہم بچوں کو جو ہے فاسٹ باہر کا فاسٹ فوڈ وغیرہ نہیں کھلائے وہ کھانے سے روکے دیکھیے کئی بار کیا ہوتا ہے ہم غلطییاں کر بیٹھتے ہیں کہ کئی بار جو ہے بچے کا ہم ٹفن پیک نہیں کرتے ہیں کئی بار بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں کلو پچاس روپئے جاتے دونوں جو ہے آپ جو ہے فاسٹ فوڈ وہ چاؤم برگر محمد آپ کی جو اچھا آپ کی جو اچھا وہ کھا لینا یہ بولتے ہیں امی ابو کی آپ کی جو اچھا ہو وہ کھا لینا تو بچہ کیا کرے گا پھر اس شکھا سے کھائے گا وہ فاسٹ فوڈ چاؤمین بھی کھا لے گا برگر کھا لے گا اور جو پوہے کےٹھیرے لگتے ہیں دیکھیے کئی بار ہم نے دیکھا ہے ہماری آنکھوں دیکھا ہے کہ پوہے کے جو ٹھیلے لگتے ہیں وہ پوہے کو ڈھک کے نہیں رکھتے پنے سے اور وہ ہمیشہ ادکتر ٹھیلے ہم دھ کے نالی کے آس پاس لگاتے ہیں کبھی بھی آپ نوٹس کرنا دیکھنا کبھی بھی پوہ کا ٹھیلادھتر اسی جگہ لگے رہیں گے یا نال ہی ہو وہ کچرے پاترے کے ڈسٹ بین کو جو بغل میں رکھتے ہیں کھلا رکھتے ہیں ڈسٹ بین کو ارے بھائی آپ ڈسٹ بین کو کم سے کم پیکنگ والی ڈسٹبین ہونی چاہیے تاکہ وہ اور ڈکا تو اس کو ڈالتے ہی وہ کھل جائے اور آٹومیٹک پیک ہو جائے تو دیکھیے وہ کھلی جو ڈسٹ بین رہتی ہے وہ ان میں سے مک مچھی م مکھی وغیرہ مچ وغیرہ جو ہے واپس اس پوہے پہ لگ جاتے ہیں بیکٹر وغیرہ پھیل جاتے ہیں اور وہی جوو کھلا دیتے ہیں یہ دکاندار تو دیکھیے ہمیں تھوڑا سوچ سمجھ کے اگر ہم پوہی کی دکان پہ پوہی بھی لینے جائ تو الحمد للہ پہلے دیکھیے صاف صفائی دیکھیے اس کی دکان پر بای چاؤمین برگر موموز تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ چؤمن برگر موموز تو آپ استعمال ہی نہ کر ر ہے چاہے پوہے تو کوئی دقت نہیں ہے لیکن پوہے بھی آپ پہلے صاف صفائی دیکھیے دکان پر اچھا بناتا ہے صاف صفائی سے رکھتا ہے تو ماشاء اللہ آپ
وہ جناب بول رہے وہ صحیح ہے ضروروری دکان پہ کھانا پول سکتے دانا
نہیںی سب
ماا کر آپ بچ جسے ٹیسٹ چاہتے ہو ویسے ٹیسٹ بناؤ مسالے دکان سے لے کے آؤ بناؤ اور حالانکہ آج کل پتا ہے فاسٹ فڈ کو جوڑو وہ لوگ ہے نا ہری یہ سبزی کھاؤ ہری سبزیاں وہ پتتا ہ ہری سبزی بھی ہانانییکارک ہے کیوںکہ ان انجیکشن کا یوز کر رہے ہیں جے نا انن اتنی اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے کہ ایک نوکی کو لوکی سمجھی ل کوئی بھی سبزی لوری لوگی وہ سبزی تین دنا میں پک کے تیار کرا دیںے میکل دوارا ہے نا وہ اس کنت ل ہانارک ہوگایح کتنا ہانیکارک ہوتا ہے اس چیز کئی طرح کے لوگ ہوئے ہیں جیسے اب کارے ہو یہ کینسر وغیرہ کیس سے ہوئے ہیں انی طری کون س سے ہو ہے نا جا
جی جی دیکھیے یہ مانسک تناؤ کینسر اور سائلینٹ اٹیک ہارٹ اٹیک سب یہی کارن ہے کہ ہم جو باہر کی کھانا کا استعمال کرتے ہیں جو باہر کا کھانا کھاتے ہیں جیسے کہ جیاامن برگر محمد جو ہے یہ ہمارے جو ہے مانسک تناؤ پیدا ہوتا ہے ان سے ٹینشن سب بہت سی بیماریاں ہوتی ہے جو دیکھیے ہمداری تو یہی رائے ہے آپ جو ہے اپنے بچوں کو فاسٹ فوڈ کا سیون کرنے سے فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنے سے روکیں الحمد للہ آپ کے بچے کی صحت اچھی رہے گی آپ اسے گھر کا کھانا ہی کھلائیں گھر کا کھانا ہی گھر کا اگر اسکول میں وغیرہ میں جائے تو ٹفن پیک کر کے بھیجے
ج ج ج کر تو بولپ اپی نہیں نا آپ سوچھ رہو گے سے کھانا پینا بناؤ گے تو اس سے کچھ پریشانی آگی آپ گندگی سے کھانا بناؤ تو آپ کو دقت ہوگئی کسی دوسری کو دت نہیں ہوگی جیسے وہ دکاندار ہوتے ہیں ان کو تو کھانا نہیں ہے ان کو تو اپنا روزگار چلانا جناب ان کو کیا کرنا کچھ دوں سے انیں اپنی وستو کی سیل کرنی ہے سے پڑے بیمار ہو یا کیا ہو ہے اس لیے وہ گندگیی بناویں صفائی سے نمان ہے وہ اپنے بچوں ک لائیں گے جب دیک بچوں کو کیوں نہیں کھلااتے ایسے کھانا دوسرے دو آپ سے بات کر کے جناب
چلو جناب آپ سے بات کر کے میں بہت اچھا لگا آپ نے ہمیں فاسٹ فوڈ کے لیے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی کہ فاسٹ فوڈ کے سیون سے کیا نقصان ہے اور کیا باہر کا کھانا کھانے سے کتنے نقصان ہیں اور ہمیں ادھکتر گھر کا کھانا ہی کھانا چاہیے
گ بھی جنا
آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات ہو